ہیلو وعلیکم السلام ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن میری بیٹی ٹھیک نہیں ہے
اس کو کیا ہوا
مت نہیں وہ بیمار ہے بیٹ ہی نہیں رہی ہے جیسے اس کو ہممت ہی نہیں ہے بیٹھنے کی
چ اصل میں آپ کو پتہ ہے یہ ج س لوزمت یہول نا ڈائیا ہوت ہے نا یہ اس کی وجہ سے ہے اس کو اس کو کیا ہمت ہوگی
کو اب اس کو مجھے دیا تھا و ر س یہ پیتی ہی نہیں ہے
پھر بھی کوئی دوائی آتی ہے نا میرے پاس ہے ایک دوائی اگر دو گی وہ تو اسی کی نا لوز موشن وغیرہ
د اگر اپ لاؤ گی پھر د دکھانا مجھے بعد میں
ٹھیک ہے میں لا ؤ نگی اوپر سے
اب مجھے لگا ہے اس کو بخار ہے تو پھر میں نے اب اس کو بخار کی دوائی ڈالی اوپر سے ماما نے تو کہیں پہ پہ لیا بھی تھا لیکن اس کو جیسے ہمت ہی نہیں ہے گر رہی ہے نیچے نیچے
میں اس کو دوں گی وہی دوائی وہ انفیکشن کی مطلب اگر اس کوانٹس انٹسٹائن میں یہ ہوگا نا انفیکشن پ وہ بھی جائےا یہ زیادہ ایسے باہر نہیں نکلے گی بار بار اس کو ایس سے کا ہمت رہے گی اس کو تو پورا پانی باڈی میں ختم ہو جائے گا
ہاں آپ کہاں ہو پہلے مطلب ادھر دیکھو ایک منٹ ادھر نا آپ کو کوئی بلا رہا ہے اندر
کہاں پہ ابو جان اچھا
اور کیا کر رہی ہو
میں کر رہی ہوں کام ہمیں میں نے پنیر تو فرائی کر کے رکھی اب خالی ٹماٹر کرنے ہیں میں نے سوچا میں یہ دھوپ میں رکھتی ہوں تب تک پھر کھانا ختم کر کے وہ برتن ہو جائے گا نا جس میں سالن ہے
ہاں
پھر وہ دھوئیں گے اسی میں رکھیں گے پھر ٹماٹر ڈال کے
اچھا کیا
آپ کو پتا ہے میں کل سوچ رہی تھی میں نے یہ دو دن کل اور پرسوں پھر سے یہ کھانا بنایا جلدی مطلب دن میں ہی دن کھانا ختم کر کے لیے بنایا لیکن آپ کو پتا ہے پھر نہ اس کو ککر ر نا تب سے شام تک چالو اس سے کتنی بل آتی ہوگی آپ سوچ رہے ہو نہیں مطلب اچھا ہے کہ شام کو ہی بنانا اگر سات بجے بھی بنائیں گے نو بجے کھائیں گے دس بجے کھاتے ہیں آپ
بجے آپ تو بول رہے ہو ہم دس سا ڑھے دس بجے کھانا کاتے ہیں تو تب تک تو بکرا تیار ہو جائے گا
وہی آپ کو پتاہ ہے ہم گھر میں بنا د آپ مطلب مائیکے میں ہم بناتے ہیں شام کو سات بجے آٹھ بجے کیونکہ ہم رکھتے ہیں ایک گھنٹہ اس کو گیس پہ ہمارا اس میں نہیں بناتے ہم آٹھ بجے بھی بناتے ہیں اور اگر یہاں ہم بنائیں گے سات بجے بھی کیونکہ ہم یہاں زیادہ تھوڑا سا یہ کرتے ہیں پھر
ہاں
ہم آھ بجے سات بجے بھی بنائیں گے پھر میںتائی کر رہا اتنے ٹائم تک چلو مجھے لگتا ہے بالک اس بھی آتی ہوگی زیادہ
ہاں اور کیا
اس لیے میں نے سوچا میں سوچا آج سے میں وہی کروں گی
تیار ماما بول رہی تھی بعد میں ہمیں یہ سبزی میں نے وہ رکھو ایسسی بعد میں آپ کو تھے دن کے لیے
سنا میں نے سنا لیکن میں بہن کے سات بات کر رہی تھی میں اس لیے آئی اس کو بول رہے میں نے سوچا میں بولوں گی اس کو مطلب میں نے سوچا کہ دن کا کانا ختم کریں گے اس کے بعد رکھیں گے کیونک اگر ابھی رکھ گے نا مھے پتا ہے میرا پتی آئے گا وہاں سے
آپ نے نہیں بولا تھا کہ مجھے میں بناؤں گی میں نے پھر کو خود ہی بولا اس سے بولا میں کانے کھانے کے بعد بناؤں گی
نہیں میں نے خود ہی سوچا تھا نہیں میں نے سوچا تھا خود ہی کیونکہ میں نے سوچا اس میں سالن ہے اور ہاں اور ہاں مطلب اگر کھانا یہ یہ ہم سالن بنا کے رکھیں گے نا میرا پتی آئے گا نا وہ دیکھتا ہے نیا نیا کیا ہے وہ کھائے گا وہی
ایسے ہے یہ کون ہے
ابھی میرا پتی آیا نا وہاں سے
اچھا اچھا
دن ہوات
پھر میں نے بولا ایسے ماموں کو خود دی کہ اس نے بولا میں بناؤں گی کھانا کھنے کے بعد
ہاں اچھا کیا اوک اس کو لگے گا مطلب ٹماٹر اگر ریں کھانا کھا کے بھی اس میں ڈال کے تو پھر کتناگ ٹائم لگے اصل میں ہے نا اصل میں ہے نا ماما کیا آ مطلب وہ کر جلدی جلدی اس لیے اس نے بولا ہوگا ہے نا وہ کرتے جلدی جلدی کام ختم
اور کیا اس کو بکرے کے ساتھ نفرت ہے
اس کو اور سیھی ہے ایک چیز کا اس کو کرنا ہوگا جلدی جلدی جلدی جلدی
ہاں اور سناؤ
بس کچھ نہیں آپ سناؤ کیا کیا آپ نے کی سب پتی کے ساتھ بات وات
نہیں میں نے کہا کے اس کے ساتھ بعد اس کے باپ نے کیا ہے فون میرے اپب جی کو
ہوں
مجھے آپ کہ سے پھر بات کرنی ہے
ہوں ہوں
تو اب جی نے بولا اس تو میں کروں گا اسکے بعد میں
آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے میں آپ کو بولنے والی تھی آپ نے کہا نا ابھی کونسی یہ مطلب میرے چاچو نے کہا فون نہیں کرنا
ہاں
لیکن اس کو پہلے سننا تھا تو وہ کیا بولے گا وہاں سے
کس کو میرے بب جی کو
ہاں
وہ کیا بولے گا اس کو بول گا یہ کیوں نہیں گا رہا ہے اور کیا
اچھا ٹھیک ٹھیک
آتا ہے ہاں ادھر مت کچھ ہے اللہ نہ کرے ویسا کیسا کچھ تو وہ بولے گیا وہ یہ اس کو بولے گا یہی ہے گھر کیوں نہیں اے پھر کیا بولے گا میرے مجھے کچھ بول ہی نہیں پائے گا اور اگر اب وہ کچھ ادھر ادھر کا بول گا تو پھر اسی کے اوپر چڑے گا
نہیں نہیں صحیح ہے وہ بھی ہاں ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے اور ہاں آپ اس کو آگے پھینکے آپ کے چاچا چاچو
ہاں میں نے ان کو بولا ہے پہلے یہ میرے مطلب ماں باپ نے نہیں کی ہے میری شادی چاچو اور چا چی نے کی وہی اس کو آگے اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوگا بھی کبھی کبھار وہ خود آپ کو بولیں گے یہ کیا مسئلہ ہے ہے نا
جی سیدھی سی بات ہے ہاں اچھا کیا
اور وہ اپنے حساب سے بولے کہ میں نے اس کو بولا سب کچھ کیا ہے اس کو میں نے پھر بھی بولا آپ مجھ ایک بار اور بات کرنا تفصل سے سننا اپ نہیں وہ گھبرانا وہ یہ ہو جائے کچھ یہ کیا کریں گے ان کو آپ پہلے یہ بھی بولونا آپ تو اس ٹائم بولا ہمیں بیٹوں کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو پھر وہ کہاں سے آئی آپ کو مطلب یہ مطلب کوئی اس ا آسان سا مسئلہ ہے کہ ساتھ ساتھ اتزارہت کوئی چھوٹا سا مسلہ ہے
ہوں ہوں مجھے بولو باتیں آپ جی مما کو بولا ہے اس بار میں کچھ
ان کے آنے کے بارے میں
نہیں
آنے جانے کے بارے میں
ہاں ہاں
نہیں نہیں نہیں کسی کو نہیں صرف تمہیں ہی
لیکن مجھے نہیں پتا تھی مطلب میں نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا
ہاں وہ تو ہے میں نے بھی نہیں کیا تھا
نہیں آپ کہتی کیا نہیں آپ کہتی تھی نا مطلب وہ روتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی یاد آتی ہے ان کی کے وہ یہ میں نے سوچا ہاں مطلب پھر وہ دور ہے ان پہ تو
ہوں کرو چپ
مطلب پھر تو ان کو مطلب ایسے بھی ملنے ملنے جاتا ہوگا گھرانے کے بغیر نہ
ادھر کون ہے
کوئی نہیں
ہاں لانے جاتا ہے ان کو ادھر وہی
مطلب اس کو پھر وہ گھر وا گھر والوں کو بھی پتہ ہے نا تو سیدھی سی بات ہے مطلب نہ دادی وادی کو مطلب وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ کسی کی بیٹی ہے ہم نے اس کو کچھ اوور بولا ہے
آپ کو بتاؤں گی نا بعد میں وہ مسلہ بھی
چ کیا کریں گے مطلب اللہ کی قسم مطلب آج کل کتنی مطلب کتنی زیادہ یہ ہوتی ہے کہ پہچاننے میں کسی کو پہچاننے میں
مطلب میں نے زندگی میں یہ سیکھا اب دو بار مجھے ہوا نا انسان کو پہچانا بہت مشکل ہے بہت زیادہ ب مشکل نہیں ناممکن ہے میرے حساب سے
سچ میں سچ میں لیکن سچ کہہ رہی ہوں آپ
ہ اور کیا
ہ مجھے پتا آیا صبح میں نے کہا نا اسے چائے نہیں پییا ابھی وہ آیا نا پھر لیٹ میں نے اس کو بولا کہ آپ نے کتنا کمایا ابھی تک آب نے کتنا کمایا ابھی تک اس نے کہا اس نے کہا کچھ یہی سم تھنگ چھ سو کچھ
ہوں
تو میں نے کہا چھ شام نے چھ سو کمایا ہم نے گھر بیٹھے ابھی تک چھ سو کمائے
ہاں یہاں پہ کوئی نہیں ہے ام تمہیں پتا ہے یہ جب ہماری شادی ہوئی نا پھر جب کچھ ہی ٹائم ہوا تھا اس کی جو چھوٹی بہن ہے نا وہ بہت خطرناک ہے
ہاں وہ تو مجھے پتہ ہی ہے وہ پتہ ہے اللہ کی قسم مجھے کب پتتہ چلا کہ مطلب وہ خطرناک ہے جب اب ایک بار گائین دیے نا تو آپ نے کہا اب وہ میری جیٹھانی گئی ہے گھر تو اب ہاں وہی نا دیو رانی گئی ہے گھر تو اس نے کہا یہ اس میں رکھے تھے کچھ کپڑے دروازے کے پیچھے ہینگ کر کے وہ یہ اور میری چھوٹی والی نند نے وہ کہا کہ اس کا نوکر کون ہے یہاں وہ یہ مطلب اپنا بھائی ہمیں اس کے تو دھوئیں گے لیکن اس کا نوکر اس نے اپنے بھی رکھے ہیں ایسے ہی کچھ کپڑے اللہ کی قسم ہزارہ جان کی قسم میں تبھی مطلب سوچ رہی تھی آپ کو بولوں گی لیکن میں نے سوچا نہیں مطلب ہوتا ہے نا پھر مطلب جب سب کچھ صحیح ہوتا ہے تب اچھا نہیں لگتا ہے بولنا ے میں نے مطلب سنو مینے ہاں میں نے تب سوچا ہے کہ مطلب ابھی یہ اس کے لیے اس نے بولا کل کو آپ کے لیے بھی ایسا ہی کہے گی
ہاں اور کیا اس نے اس کو اتنا پاگل کیا ہے پتا ہے وہ بولتی تھی میری دیورانی جب میں پرریگنٹ تھی ہاں پھر یہ کچھ بات کر رہے تھے یہاں پہ ہم پھر اس نے مذاق مذاق نے اسے بولا ہے پرریگنٹ مطلب پریگنٹ کون بولتے ہیں اسے مذاق میں ہو گیا تمہیں کینسر ایسے مذاق مذااق میں وہ بول رہے بولا اس سے مجھے اتنا برا لگا میں نے لیکن میں نے اس کو کچھ نہیں بولا اس نے بولا مجھے اتنا اس نے اتنا ٹارچر کیا تھا یہاں پہ میں نے اس کو بولا آپ کیسی ہو اگر آپ نے مجھے فون کیا ہو تا سگائی میں آپ کو پتا ہی تھا مجھے ایسے ہو گیا ہے پہلے بھی آپ مجھے بولتی بول رہ تھی اس نے بولا میں کیسے بولتی مجھے لگا پھر اب میرا ہی نام دو گی مطلب ہوتا ہے نا لیکن اس بولو گے بیچاری نے اب میری شادی ہوئی ہے پھر مجھے بھی پتی چھڑے گا اداری ہی تو پھر اس نے ایسے کیا ہے آپ کو پتہ ہے پھر میں گئی نا وہاں پہ ہماری شادی ہو گئی نا اب مطلب بی کیوں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ پھر ایک بار ہم اس کے پھر کزن کی شادی تھی میرے ہسبینڈ کی مطلب چڑوڑا میں
ہاں جاب آپ گئی
ہاں مطل نا شادی کے بعد کچھ ٹائم ہی بعد ہی
ہاں ہاں
ابو مجھے کچھ پتہ تھا
امم امم
پھر پھر میری ناند ہم وہاں سے واپس آ رہے ہیں صبح مطلب مطلب جب شادی ہوتی ہے ہم نے اب کھانا کھایا اب ہم نکلے نا میری ناند بول رہی ہے سو کو بھیا بھیا چلو نا یہاں اسے ہم ان کے پاس جائیں گے ضیا اور صدرہ کے پاس
چھوٹی والی
ہاں میں شوک ہو گئی میں بول رہی ہوں یہ کیسے بول رہی ہے اس کو اچھا آجانا آجانا آپ کو اللہ کی قسم ہے مطلب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی میں کیا بول سکتے تھے ان کو وہاں پہ
جب تو کچھ بھی نہیں بول سکتے جی میں آپ مطلب
میں نے سن دیکھا نا میں نے بولا ان کو تو پھر کانٹیکٹ ہے ان کے ساتھ پھر تھوڑا میں نے ان کو مطلب میں بھی ہوں نا پاگل میں نے کچھ نہیں بولا میں ڈرتی ہوں میں نے کچھ بھی نہیں بولا میں نے چپ کیا پھر تھوڑا ٹائم ہو گیا اس نے بولا مجھے ہسبینڈ نے کہ بولا یہ کیا بولتے ہیں اس کو میں نے ایک بار اس کی فون میں فوٹو دیکھی ایک چھوٹی سی بچی کی کیا
امم امم
میں بول رہ ہوں یہ کون مجھے سمجھ نہیں اگر وہ مجھے بولتا نا مجھے اسکول کی کوںی بچ جی جی اس کو میں اٹھاتا ہوں مجھے شک ہی نہیں ہوتا میں نے اس کو بولا یہ کون ہے اس نے بولا یہ کوئی نہیں میں نے بولا بولو نا بولو بولو میں بات میں نے بولا یہ توآپ کی بیٹی ہے شاید یہ کہاں پہ آپ کو کیسے ہے اس کی فوٹو کیا اس نے بولا مجھے کہ یہ میں سچ بولوں گا اس نے رویا میں سچ بولوں گا جب ہمیں شادی کو کچھ ہی دن تھے اس نے مجھے کیس کیا کیا اس نے مجھے کیس کیا بولا کہ مجھے یہ خرچہ ورچہ اس ورنہ مجھے شادی ہونے والی ہے اس نے مجھے کیس کیا تو یہ میں دیکھ رہی ہوں نا مگر اس نے رویا اب اللہ کی قسم ہوگا اب میں کیا کرتی
نہیں جب اسنے رویا کیا کرو گی بھلا پھر تو پتی کا نہیں ہوتا ہے نا چاہے کچھ بھی ہو جائے پھر برداشت نہیں ہوتا ہے
کوئی بلا رہا ہے میں آپ سے میں آپ کو واپس کال کرتی ہوں
ہلو ہلو
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ